اور کیا حال ہے
جی بڑھیا اور کیسے ہو
بڑھیا ہے اور گھوم آئیے آپ
ہاں میں تو گھوم آئی
ہاں میں نے دیکھا آپ کے سٹیٹس وغیرہ
اچھا ارے اس سمے موسم اتنا بڑھیا تھا تو میں نے کہا چلو گھوم آتے ہیں
ہاں ایک بار فون بھی نہیں کیا کہ چلیے ساتھ میں چلیں
ارے ارے یار اس کے لیے سوری سٹنلی تیاری ہوگ کہ موسم کا ویوز اتنا سندر تھا بس من کیا کہ چلو ابھی وہ آتے ہیں تو اچانک ہی ہم چلے گیے
ہاں وہی تو میں کہوں آپ لوگ بہت کافی کم لوگ گئے پر یار آپ لوگوں نے مجے کیے ہیں میں نے آپ لوگوں کے اسٹیٹس وغیرہ دیکھے
ہاں لیکن یار سچ بتاؤ بہت مزہ آیا بھائی بہت
کبھی ہمارے ساتھ بھی گھومنے چل دیجیے
ارے بالکل بالکل اب نیکسٹ ٹائم کا ٹرپ ہم لوگوں کا ہوگا نا تو ہم سب لوگ چلیں گے
ہاں ہاں ٹھیک ہے فیر اب دیکھو ہم لوگ اب کو ہم لوگ کو گروپ دے گیا فیر وہ ان کو نا لے جائیے گا ان لوگوں کو
ہاں ہاں پھر ہم لوگوں کا گروپ رہے گا تو فیر لیکن ہم لوگ پہلے سے تیاری کر لیں گے کیسے کیا رہے گا ہے نا کون کون چلے گا تو ہم لوگ پھر نکل چلیں گے
ہاں ہاں میم میں نے میں نے سوچا کہ میں آپ کو والے گروپ میں اپنے والے ٹرپ والے گروپ میں ایڈ کر لوں میں نے کہا پہلے آپ سے پوچھ لوں
ارے تو اگر جب آپ کو یہ سوچنا اچھا اچھا ارے آپ کو سوچنا تھی تو آپ مجھے کال کر لیتے
ہاں میں نے سوچا لیئے کال کر کال کرے آپ کو پوچھ لے تو ٹرپ کے تیاری چل رہی ہے تو سوچ رہے کہ اب کی بار اگر آپ آپ فری ہو جاؤ تو آپ کو بھی ساتھ میں لے چلے پر آپ ایک بار آپ پہلے ہی گھوم آئی ہو
ہاں کھیر کوئی بات نہیں تو اب دوسری سیکنڈ ٹائم کی ٹرپ کو تیاری کرتے ہیں تو پھر اس حساب سے چلا جائے گا
ہاں ہاں ابھی تو کم سے کم دس پندرہ دن ہیں آرام سے یار دس پندرہ دن بعد ہی چل لیں گے
ہمم یے زیادہ صحیح رہیگا
آپ کو پتا ہے وہ بھیا لوگ نا ان لوگوں کے تھوڑا سا مطلب جاب واب والا ہے ان کا وہ بھی چھٹی لیں لیں گے یا ان کی چھٹی ہوجایگی ایک ہفتے کی ہم لوگوں کو بھی ہو جائے گے تو چل کے دس پندرہ دن کے ٹرپ مار لیں گے آرام سے
چلو یے بھی بہت بڑھیا رہا پرو مطلب مجھے تو جانکاری نہیں تھی کی آپ لوگوں کو سوچنا تھی کی میں گئی ہوں آپ کو بتانے تو یے آپ کی بھی میں تیاری کروا ديتی
یہی مجھے کیا بتا تھا آپ نے اچانک بنایا پلان بنایا اور آپ نے ڈائریکٹ ٹرین کی آپ نے ڈائرک ٹرین کا لگا دیا کی بیٹو چلے گئے یار آپ
ہاں یے تو بات صحیح ہے چلو کوئی نہیں لیکن اب کے ہم لوگ چلتے پوری تیاری سے چلتے ہیں
ہاں ہاں آپ کی بار بتا ضرور دیجیے گا مجھے
ارے بالکل بتا دوں گی بالکل ارے تو اب کے ہم لوگ اپنا گروپ چلے گا نا
ہاں ویسے بھی آپ جاتے تو کم سےکم بتایا تو کرو ہم کو فون ہی نہیں کرتے ہو آپ
چلیے میں بتا دوں گی ہاں ہاں بالکل میں بتا دوں گی ایچولی میں کیا رہا تھا کافی ٹائم سے بات تو ہو نہیں پائی تھی آپ کی ہماری تو اچھا یے رہا کی میرے دماغ میں بھی نہیں رہا کی میں آپ کو کال کر لوں اور جو ہماری فرینڈ سرکل میں تھی ان لوگوں کی سڈنلی تیاری ہو گئی بس وہ بولے ارے یار چلنا ہے اور یے سمجھیے مجھے بھی پتا نہیں تھا کی مجھے کل ہی جانا ہے بس صبح فون آیا میری فرینڈ کا بولی نہیں یار بس آج ہی چلنا ہے تو اس کی وجہ سے پھر میں بھی نکلے گئی میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں اور فیر آپ کا فیر بالکل سچ بتا رہی ہوں مجھے بالکل یاد ہی نہیں رہا اب دیکھیے اب تھوڑے تھوڑے دن بعد اور جب یے اور جب اتنے اتنے دن بعد فون کریں گے تو کہاں سے یاد رہے گا
ارے کر لیا کریے آپ ہم سوچتے ہیں کی آپ جب آفس میں ہی رہتے ہو آپ پھر ہم آپ آپ آتی ہو آٹھ نو بجے میں آتا ہوں دس گیارہ بجے سوچتا ہوں کال کرو گے نا کروں آپ فری ہو نا ہو آپ تھک جاتی ہو سو جاتی اس وجے سے نہیں کرتے ہیں رات میں کال
آمہم بھائی سب دن کا تو شڈول وہ نہیں ہے لیکن کبھی کبار فرینڈس میں تو چلتا ہی ہے ہائے ہیلو تو آپ کر ہی سکتے ہو اگر بزی رہوں گی تو میں بول دوں گی میں آپ کو کال کروں گی لیکن جب فری ہوں تو میں ضرور آپ کو ٹائم دوں گی
چلیے جی بہت اچھی بات ہے کم سے کم آپ نے اتنا بولا کب بولا تو صحیح اب تو پتا ہے کافی لوگ ہم لوگ سرکل کے ہیں
وہ لوگوں سے میری کچھ لوگوں سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے بس ٹرپ پے ساتھ میں جانے کی بات ہو رہی جس میں سے دو تین لوگوں سے ہی بات ہوتی ہے بس
ہمم
ہاں اور آپ سے ہوتی بس اور کسی بات ہی نہیں ہوتی میری
چلو اچھی بات ہے ارے پتا ہے اب گروپ میں بھی اپنے گینے چنے فرینڈ ہیں زیادہ فرینڈ بھی نہیں ہے کسی کی شادی ہو گئی ہے کوئی باہر چلا گیا ہے تو اپ سوچو اتنے کم فرینڈس میں بھی کبھی کبھی اگر بات ہو تو کیا مطلب ہے
ہاں پتا ہے مجھے بھی آفر آیا تھا پر میں باہر نہیں گیا پتا ہے یہاں پے اگر باہر چلے جائیں گے تو مطلب گھر میں ایک لوتے ہے گھر گھر کو کون دیکھے گا
بالکل صحیح بات ہے اور پھر ایک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں
ہاں بالکل اور بتائیے کیا کر رہی ہیں
ارے ارے کیوں حس رہی ہے اتنا کیا ہو گیا میں نے کوئی جوک مارا
مطلب کافی ٹائم بعد کالج کے ٹائم سے آج بات ہویی تو کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو پرانی چیزیں یاد آتی ہیں اور آپ کا کال آ گیا
اچھا اچھا کیا یاد آ گیا ویسے آپ کو
تو اب مجھے بھی کچھ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کی عادتیں
تو مجھے لگ رہا ہے تو کافی ٹائم ہو گیا وہ اس سٹینڈ کا تو پتا ہی نہیں چلا کہاں چلے گئی
آپ ان کی بات کر رہی
سوچیے ہم کو ہاں فرینڈ سرکل میں کتنی ہنسی آتی تھی بس تے ہوتے تھے لیکن جب سے وہ چلی گئی تو ان کا
ارے یار اگر وہ سنیں گے کی کیا ہم لوگ کیا بات کر رہے ہو کس ٹاپک کو لے کے ہس رہے کہیں انہیں پتہ چل جائے
نہیں انیل وہ وہ تو سٹن لی مجھے یاد آگیا نہیں اتنا ٹائم بعد اس کا تو پتا ہی نہیں چلا کہاں چلی گئی کی شادی ہو گئی کہیں سیٹل ہو گئی کہیں جاب کر رہی ہے
ارے وہ تو غائب ہی ہو گئی ہم کو بالکل دکے مطلب نا کہیں پے مطلب کہیں انسٹا پے ہے نا اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے
ہمم کچھ دی نہیں ہے ارے میں نے ایک تو بار بیچ میں بتا ہے فون اس کا ٹرائی بھی کیا اسس کا فون ہی نہیں لگتا
آپ کو پتا ہے میری تو بنتی نہیں تھی آپ ہی کی اس سے بنتی تھی بس ویسے یاد کیا آیا تھا آپ کو اتنا ہنس رہی تھی آپ
ارے اس کا ایک بوائ فرنڈ نہی تھا
ہاں ہاں
ارے جو پیٹا گیا نا
ہاں ہاں ہاں
میں وہی وہی سوچ کے ہنس رہی ہوں کے ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو کتنا پیٹا گیا تھا اور لیکن بچاری وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی اور لاسٹ ٹائم پتا ہے آپ کو کیا ہوا
کیا بولو یے تو صحیح ہے
مجھے یے سوچ کے اتنی آتی اتنی ہنسی آ رہی تھی سب نے تو مارا ہی مارا لیکن لاسٹ ٹائم میں اس نے ابھی اپنے بوائے فرینڈ کو مارا
ارے یار جب وہ وہ مجھے تو وہ یاد آ رہا جب اس کی شٹ ایک سائڈ سے باہر تھی آ وہ کہے گا میرے ساتھ گلت ہوا ہے بس بس وہ سوچ کے ہم کو اب اتنی ہنسی آتی ہے آپ نے اچانک یاد دلا دیا یار کتنے ٹائم ہو گیا اس بات کو
اور میں تو آپ سے بات کی تو مجھے سٹنلی وہی چیز یاد آ گیا کی ارے یار کیسے کیسے بھیتی تھی
ہاں مین ہممی سے تو ہو گیا تو میرے نا میں بولتا نا وہ
آ بالکل صحیح بات ہے اچھا اب کالج کی بھی ایسی چیز مجھے سڈنلی یاد آ جاتی ہے وہ کچھ چیزیں اتنی اچھی لمہے بن جاتے اس سمے ہنسی نہیں آ رہی تھی لیکن اب آج سوچوں نا تو ہنسی آتی ہے
اس سمے تو سیریس لگ رہا ہے جب یاد کرو تب ہنسی آتی
کل ارے اس سمے تو رونا آ رہا تھا کی اس کے ساتھ ہو کیسے گیا پر اب ہسی آتی کی اسی کی گل فرینڈ اسی کو پیٹ رہی تھی ہ
آپ نے پرانی یادیں تاجا کر دی وے سے
ہاں اور مطلب وہ مطلب جب وہ اچانک مطلب کی اس دن کے بعد سے وہ اس نے مطلب کی بالکل مجھ سے بات کرنا بند کیا
ہمم
اس کے بعد سے مطلب اس نے مجھے انسٹا پے شاید بلاک کیا تھا فیر اس کے بعد شاید وہ آئی ڈی ہی ڈیلیٹ کر دی
تو ہو سکتا ہے تبھی اس کے ساتھ کسی کا کوئی کانٹٹ بھی نہیں رہا
ہاں مجھے لگا یار میرے تو اس سے کوئی بات ہی نہیں تھی میری اور اس کے بوائے فرینڈ کی بات ہوئی تھی اس نے مجھے مطلب پہلے تو سائڈ ہی لے رہی تھی مری ہی سائڈ لے رہی تھی اس کا اپنے بی ایف کا سائڈ نہیں لے رہی تھی آپ کو تو پتا ہے
آپ لوگ سب لوگ میرے فیور میں تھے اور اس کو پتا نہیں کیا ہوا اس نے مطلب دو دن بعد مجھے بلاک کیا نا میری بات بھی نہیں ہوئی مطلب میسج بھی نہیں کیا تھا میں نے بس اسٹوری وغیرہ دیکھتے تھے آپ وہ تو ہی زیادہ بات کرتے نہیں تو اس سے آپ ہی سے بات ہوتی تھی میں نے سڈینلی دیکھا کہ انسٹاگرام یوزر لکھ کے آ رہا ہے پھر مجھے پ میں نے دوسرے فون میں چیک کیا جب تو دیکھا کہ مطلب کہ آئی ڈی ہی ڈیلیٹ ہو گئی ہے
تو اچانک ہ مجھے وہ بات یار می ایک تھی سب سے تو اس کو پتا ہی نہیں تھا اچھا پورے گروپ میں سب سے زیادہ اسی کی ہی مزے لیے جاتے تھے
ہاں اچھی وہ تھی ہی ایسی نا
تی یار سہی بات ہے پورے گروپ میں اسی ہی زیادہ مزے ہوتے تھے
ہاں وہ ایکچولی مطلب کی وہ جب مطلب ہنستی تھی نا وہ بہت عجیب سا ہنستی تھی اس کی ہنسی پے ہنسی آتی تھی
ہمم صحیح بات ہے
ہاں
چلیے بہت باتیں ہو گئے
ہاں آپ نے پرانی چیزیں اتنی یاد دلا دی ویسے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ورنا میں آپ سے تھوڑی دیر اور بات کرتا مجھے تھوڑا سا جانا تھا نا بھائی آ رہے ہیں نا ان کے ساتھ تھوڑا جانا دوا لینے
اچھا اچھا
ہاں ہاں میں فری ہو کے آپ کو کروں پھر بتائیے
اوکے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں کرتا
اوکےاوکے اوکے بائے
بائے بائے
بائے بائے